ہلو
ہلو
ہلو اسلام علیکم
وعلیکم اسلام ٹھیک ہو
بس بڑھیا آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
بس میں یھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے یار دوست ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب کھیر و کھیریت ہے اور بتائیے موسم کا کیا ہی چل رہا ہے تو موسم اتنا چینج ہو رکھا ہے
ہاں موسم تو بہت چینج ہو رہا ہے اگر کبھی گرمی ہو رہی ہے تو کبھی بارش ہو رہی ہے
ہاں موسم کل سے تو ب ایک تو گرمی بھی بہت تھی دراصل میں ہے نا یہ بیماری کا کارن بن رہا تھا
جی
تو اس کی بھی ٹھیک ہے بارش ہونا بھی اچھی بات کیونکہ موسم میں تھوڑا بہت تو چینجیز آئے
ہاں موسم میں تھوڑی چینج آ رہی ہے
ہاں کیونکہ اس سے کیا ہے نا مطلب وائرل ہو رکھا تھا بچے لوگوں کو فیور وغیرہ اتنا سب چل رہا تھا اسسپتالوں میں جا کے دیکھو آپ اتنا سارا مطلب وہ بگ بھرے بس ہے کیا فیور ہی فیور فیور ڈاکٹر بول رہے ہیں وائرل ہے گرمی نی ہے اس کی کارن اور لوگ باغوں کو جو ایجڈ لوگوں کو اتنی پریشانیاں ہو رکھی تھی بہت زیادہ
جی
ہوں اور بتائیے آپ اور کیا ہی چل رہا ہے
بس ٹھیک ہو ایکچولی یہ بیماری جو ہو رہی ہے ہم لوگ خود اس کو مطلب آپ مانو کہ پودے لگا رہے ہیں اس کو کیونکہ ہم نے اپنے ماحول کو خود ہی خراب کیا جس کا مطلب سامنا یہ کہے ہم اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے خود ہی اپنے ماحول کو خراب کیا جیسے کہ ہم مطلب کہ درخت تھے یہاں پہ ہم اس کو کاٹ رہے ہیں گرمی اسی وجہ سے سے بڑھ رہی ہے ا ہمیں جو اپنا مطلب کچرا و وغیرہ ہوتا ہے ہم اس کو راستوں پہ پھینک دیتے ہیں اسی پہ مطلب اس کو بدبو آ رہی ہے اس بدبو کی وجہ سے ہم بیمار پڑ رہے ہیں کہ ہم مطلب خود ہی اپنے ماحول کا دھیان نہیں رکھتے صاف ستھرا اپنے ماحول کو نہیں رکھتے ہیں جس کے کارن ہمیں مطلب یہ بیماری دیکھنے
بیماری یہ تو ہے دیکھو آج کل گورنمنٹ نے تو ویسے بھی ہر جگہ جگہ ڈسٹ بین وغیرہ چاہے پارک ہے چاہیں آپ کے گلی محلے پڑوس کہیں بھی ہے رکھے ہوئے ہیں لیکن لوگ بات کیا کرتے ہیں کہ مطلب کوڑا لے رہے ہیں پارک میں ایسے ہی ڈال آیینگے سڑکوں پہ ڈال رہے ہیں ہے نا تو وہ چیزیں کیا ہے ایئر دوارا ہمارے اندر جاری ہے اور وہی چیزیں پھر آگے جا کے پریشانی دقت سانس والی بیماری ہو رہی ہے اور بہت پریشانی اور بچے تو دیکھو اتنے نازک ہوتے ہیں وہیں اسمیل آ رہی ہے بچے نکل رہے ہیں وہی کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں بڑی دقت والی ہو رہی ہے اور یہ چیزیں ہم لوگوں کو ہی سمجھنی پڑیں گی ہم لوگوں کو کو ہی تھوڑا سا کرنا پڑے گا آپ گیلا کچرا تھوڑا الگ ڈالیے سوکھا الگ ڈالیے اس سے کیا ہے کہ انوائرمنٹ تھوڑا سا آپ کا صحیح رہے گا لیکن لوگ بات نا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں آپ دیکھو پہلے اتنا سارا گرین ایریا ہوا کرتا تھا ایک الگ ہی سکون ہوا کرتا تھا ہے نا آج کل تو نا پیڑ پودے سب کاٹ کاٹ کے زیادہ تر لوگ کا کیا وہ فلواری وغیرہ وہ کر لیتے ہیں نا پلانٹس وغیرہ لیکن جو الگ وہ چیزیں آپ ابھی بھی گاؤں میں جا کے دیکھیے وہاں اتنا سکون اور مطلب ایک الگ ہی سکون ہے گاؤں میں کیونکہ وہاں ابھی یہ چیزیں ہے تھوڑا سا وہاں صبح میں آپ گھومنے جا رہے ہو ایک الگ ہی مطلب تازگی ہے ہوا آ رہی ہے یہ سب چیزیں ہیں اور شہروں میں تو یہ ساری چیزیں بالکل ہی نہیں رہی ہے تو یہ والی چیز کا تو بہت فرق پڑتا ہے
ہم جی
ہے نا گاؤں کا ماحول ابھی بھی وہاں اتنا اچھا ہے کوئی پالوشن نہیں کچھ کچھ نہیں آپ وہاں اتنا سکون بھری زندگی ہے ساری چیزیں تازگی والی ہے فریش ہے ادھر کیا ادھر تو سارا سب کچھ آپ کچھ بھی لے لو اسٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ ساری چیزیں ہی ایسی ہیں تو ادھر تو پتا ہی نہیں کیا ہے لوگ اب خود ہی نہیں سوچ رہے میں تو کہہ رہی ہوں ایک ایک ہر کوئی بھی پلانٹس لگائے پودا لگائے تو بھی مطلب اچھا رہے گا آکسیجن پیورلی ملے گی اور ابھی تو یہ ساری چیزیں جگہ جگہ آپ دیکھو کارخانے لگے ہوئے ہیں نا فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں وہی لوگ باغوں کے مکان بنے ہوئے ہیں اسے ایئر پولوشن ساری چیزیں وہاں جا رہی ہے وہیں لوگ بھاگ رہ رہے ہیں تو وہی ساری چیزیں پھر آپ اپ ہمارے سانس کے تھرو اندر بھی جا رہی ہے تو وہ بیماریوں کا ہی روپ لے رہی ہیں
جی
تو یہ ساری چیزیں ہیں تھوڑا سمجھنے والی چیزیں ہر کسی کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تو
ہاں جی ہمیں مطلب جو بھی ہے اس کو یہ قدم اٹھانا ہے کو خود مطلب اس کا دھیان رکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہیں کیا نہیں کرنا ہیں یہ نہیں کہ ہمیں گھر سے نکلا ہم پھینک دیں گے راستے پہ تو اس کی وجہ سے ہمیں خود ہی پھر تکلیف جھیلنی پڑتی ہے
بالکل بالکل دیکھو ہاں ہاں ہاں ہ ابھی یہ ساری چیزیں دیکھو کرنی چاہیے میں تو کہہ رہی ہوں ہر کسی کو کوئی بھی جس کا بھی وہ بھی گلی ہے کالونی ہے جو بھی ہے ہر کسی کو یونٹ بنانی چاہیے ہے نا ایکتا رکھنی چاہیے یہ اس چیز پہ مدعا اٹھنا چاہیے سب کو سمجھ میں آنی چاہیے یہ چیزیں یونٹ بنے گی چار لوگ جڑتے ہیں ہے نا پھر وہ چار لوگ اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو تھوڑا سمجھ میں آتا ہے ہم اپنے پاس کا ایریا صاف ستھرا رکھیں گے چلو ہمارا آنے والے بچے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی تو تھوڑا بہت یہ ہونا چاہیے ہمارے جو ک عمر دراز مہیلا مطلب جو بھی ہیں پروش ہیں مہیلا ہیں ان سب کو ان چیزوں سے تھوڑی سی زحنت ملے گی تو یہ ہونا چاہیے
جی
لیکن سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے
وہی بات ہے نا سمجھنے کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں ہے کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہمیں کیا کر کرنا ہے کیا نہیں کرنا ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے
بالکل بالکل یہی ساری چیزیں دیکھو ایک انسان نہیں کر سکتا ایک انسان اپنے پاس کا صاف رکھ لے گا اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہر گلی محلے میں جا کے صاف کرے گا یہ ساری چیزیں تو سب کو سمجھ کے کہ چلنی چاہیے کہ دیکھو پارک میں آپ نے میں نے بہت سارا دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا پارک میں لو گ باگ ایسے ہی کوڑا پھینکاتے ہیں اپنی گھر کی کوئی ویسٹ چیز ہے وہ وہاں ڈال آتے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے وہاں بچے کھیلنے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں نقصان والی ہیں اور بچوں کا تو دیکھو کتنے مطلب سو فٹلی بچ بچے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑی غلط ہوتی ہیں ا سب کے ذہن میں یہ بات یں نہیں آ رہی ہوتی ہیں سب لوگ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے گھر سے کچرا گیا ہمارا گھر صاف ہو گیا بات ختم ارے آپ باہر ڈال رہے ہو وہ بھی ایئر کے تھرو سانس کے تھرو آپ کے اندر ہی جا رہا ہے یہ نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ
ہ ہ ہمیں ویسا اگر مطلب ہم ایسے بھی اب کریں گے کہ مطلب جو ہمارا وست ہے گندگی ہے ہم اس کو نکالے ہمیں اس کے لیے کوئی اچھا سا جگہ ڈھونڈیں جو شہر میں جہاں کی کوئی بستی نہ ہو مطلب کسی کو نقصان نہ پہنچا ہمیں وہاں پہ اگر کوئی گڈھا کھو دیں گے اسی میں اب رکھیں گے اس سے ماحول بھی تو مطلب ہمارا ماحول بھی ٹھیک رہے گا مطلب وہ گندگی بھی مطلب ماحول میں نہیں آئے گی وہ ایک سائڈ میں رہے گا کہ جس کو بھی گھر میں کچھ کچرا وغیرہ ہوگیا یا کچھ ایسا ہے کہ جو اس کو کس کام کا نہیں ہے جس سے لوگوں نقصان پہنچ جائے وہ اس کو لے جائے سائڈ میں کسی جگہ زمین کے نیچے اگر لگائے اوپر سے اس کو مٹی لگائے اس کی بدبو نہیں بھی نہیں کسی کو آئے گی
بالکل بالکل یہ تو آپ نے صحیح کہا لیکن نہ یہ چیزیں نہیں کوئی سمجھ رہا ہے میں تو یہی کہتی ہوں میں نے کی یونٹ بنائی ہمارے یہاں نا ا ہماری جو گھر ہے تو ہمارے گھر کے پاس میں ا کارخانہ ہے ایک اب وہاں سے بہت سارا دھواں وغیرہ اور آواز کا بھی اتنا سارا مطلب رہتا ہے نا اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ بہت جیادہ اور وہاں ایک بھی کوئی بھی پودا مطلب جیسے پارک ہے نا ہمارے تھوڑی سی دوری پہ وہاں کوئی پودا وغیرہ کچھ نہیں ہے پیڑ ویڑ کچھ نہیں ہے ایسا تو ہم نے ہمارے پڑوس والوں نے کالونی والوں نے یہ چیز مطلب میجورٹی بٹھائی اور یونٹ بنائی اس چیز کو لے کے ہم سب نے کہ ہم اس میں ہفتے میں دو دن مطلب جو بھی کوئی بھی چاہو اس میں پودے لگاؤ اور میں یہاں پہ ہم پودے لگائیں گے اپنے گھروں کے سامنے پودے لگائیں گے تو وہ کچھ تو آکسیجن وغیرہ کچھ تو ریئل میں رہے گی کچھ تو مطلب شکون بوالا یا اچھی چیزیں رہیں گی تو ہمارے تو مطلب پارک میں تب نہیں تھا لیکن اب سب اللہ کی کرپ کرپا سے سب ٹھیک ٹھاک ہے اچھا ہے تو یہ والی اب بھائی ہے نا سب لوگ مل کے کرتے ہیں تو کام نا بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ یہ چاہے تے ہیں نہیں ہم نہیں مطلب ایک دوسرے کے اوپر یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اچھا یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیوں کرے ہم نہیں کررہے تو یہ کیوں کریں تو پھر وہ چیزیں اور زیادہ بگڑ جاتی یہ سنبلنے میں
ہاں وہ بگڑ جاتی ہے جب ہم دوسروں دوسرے کی طرف دیکھیں گے جب وہ کرے گا فر میں کروں گا جب وہ بولے گا اگر وہ کرے گا فر میں کروں گا تو ایسے کوئی کچھ کر ہی نہیں پائے گا
کچھ کر ہی نہیں پائے گا تو میرا تو یہی ماننا ہے تھوڑی سی آپ بات کریے کہ آپ اس وشے میں اس مدے پہ بات کریے چار پانچ لوگوں کو بٹھائیے دیکھو آپ کے لیے بھی یہ صحیح رہے گا ہمارے لیے بھی صحیح رہے گا ہمارے بچے ہیں وہ بھائی ان کو دقت نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی بھی ہم یہ کرتے ہیں تو جب ایک آدمی اٹھتا ہے نا تو پھر وہ جب چاروں سے سوال کرتا ہے تو پھر وہ میزورٹی بیٹھ جاتی ہے ہے نا دو اس میں سے منع کریں گے چار ہاں کریں گے تو وہ تو جو منع کرے ہیں وہ بھی پھر ہار کے آ ہی جاتے ہیں وہ سوچ لیتے ہیں چلو نہیں کچھ تو ہے پھر کر لیتے تے ہے
ہاں جو وہ لوگ بھی دیکھتے جی جب وہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ نہیں انہوں نے کچھ ٹھیک ہی کیا تو وہ خود ہی آئیں گے نہیں ہم غلط انہوں نے کچھ دکھا دکھایا ہمیں کہ ٹھیک ہے
بالکل بالکل پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہے نا قدم اٹھانا چاہیے کرنا چاہیے اور سبھی کریں گے ہم لوگ دیکھو سو ہم ساری گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں ہے نا گورنمنٹ بھی اکیلی کیا کرے گی اس میں جب ہم لوگ ساتھ دیں گے تبھی تو کوئی قدم سوچھتا کے اور بڑھ پائے گا ایسے تو بڑھ ہی نہیں پائے گا سب لوگ سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے کر لیں گے ایک دوسرے کے اوپر ہم چیزیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں میزورٹی بٹھا کے ساری چیزیں کرے تو بڑے آسانی سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں آپ دیکھو شہروں میں دیکھو گاؤں میں دیکھو کوئی کوئی محلہ یا پڑوس یا کالونی والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے سمجدار ہوتے ہیں نا وہ کٹ اٹھا ہو کے کوئی بھی چیز کر لیتے ہیں تو بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے اور بڑی خوبصورت ماشاء اللہ بڑا ہی خوبصورت ان کی کالونیاں لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہر گھر کے آگے دو دو تین تین پودے ہوتے ہیں پیڑ ہوتے ہیں تو وہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے
ہاں جی
ہمم چلیے پھر میں آپ کو بعد میں بات کرتی ہوں بھائی جان ٹھیک ہے
اوکے
اوکے
اوکے اللہ حافظ
امین